السلام و علیکم کیسی ہو تم بہت دنوں سے تم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو سکی تھی بس اس لیے آج سب کام چھوڑ کر تمہیں فون کیا ہے امید ہے تم کیریت سے ہوگی اور تمہارا وقت اچھا گزر رہا ہوگا
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر تم بتاؤ تم کیسی ہو تمہاری آواز سن کر دل کو بہت سک کون ملا سچ کہوں تو میں بھی تمہیں یاد کر رہی تھی لیکن روزمرہ کی مصروفیت میں وقت اس کا پتاہ ہی نہیں چلتا
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بس آج صبح سے ہی دل کچھ اداس س تھا جب بھی اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے مجھے تمہاری یاد آ جاتی ہے اسی لیے سوچا کہ تم سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر لوں دوستی ہے ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی
تم نے بالکل سچ کہا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے اتنا پیارا ہے جب ہم دنیا کی بھیڑ میں تھک جاتا ہے تو ایک سچا دوست ہی ہوتا ہے جو ہمارا ہات تھامتا تا ہے میرے لیے بھی تمہاری دوستی ایک انمول تحفہ ہے جس کی جگہ کوئی دوسرا رشہ تا نہیں لے سکتا
بالکل آج کل کی اس باغ دوڑ بھری زندگی میں جہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے پیچھے باگ رہا ہے ایک سچا دوست ملنا تو کسی نعمت سے کم نہیں مجھے لگتا ہے کہ رشتے تو خون کے ہوتے ہیں جو ہمیں پیدائشی ملتے ہیں لیکن دوستی وہ رشتہ ہے جو ہم خود چنتے ہیں
تم نے بہت ہی خوبصورت بات کہی خون کے رشتے اپنی جگہ اہم ہے ان کی اپ اپنی عزت ہے لیکن دوست ایک ایسا رشتہ ہاپوری طرح مخلسانہ ہوتا ہے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہم وہاں ہوتے ہیں
تہجہ جہا ہمارا دل چاہتا ہے ہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سچے دوست کے سامنے ہمیں کوئی منہ کھوٹا نہیں پہننا پڑتا ہم جیسے ہیں ویسے ہی خود کو پیش کر سکتے ہیں میں تمہارے سامنے اپنی خوشیاں بھی رو رو کر بیان کر سکتی ہوں اور اپنے دکھ پر بھی مسکرا سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے تم مجھے سمجھو گی
تمہاری یہ بات میری دل کو چھو گئی ایک دوست کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پڑھتا نہ یں بلکہ سمجھتا ہے وہ آپ کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے جب تم اداس ہوتی ہو تو تمہارے بغیر
اگر کہیں مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میری دوستی کسی تکلیف میں ہے یہ بات بالکل سچ ہے مجھے یاد ہے جب گزشتہ سال مجھ پر بہت مشکل وقت آیا تھا جب میں بالکل ٹوٹ چکی تھی اس وقت سب لوگ مجھے مشوترے دے رہے تھے تھپ لیکن تم اکیلی تھی جو میرے ساتھ خاموشی سے بیٹھی رہی اور میرا حوصلہ بڑھا تی رہی وہ دوستی ہی طاقت تھی
دوست دوستی نام ہی تو ساتھ نبھانے کا ہے مشکل وقت میں تو دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اگر اس وقت دوست بھی پیٹھ دکھا دے تو پھر دوستی کا وجود ہی خ تم ہو جائے میں نے اس دن صرف اپنا فرض نبایا تھا دوست کا
کا فرض یہی ہے کہ وہ اندھیریے میں روشنی کی کرن بنے لیکن آج کل کے دور میں ایسی مخلص دوستی دیکھنے کو کہاں ملتی ہے لوگ دوستی بھی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں جب تک آپ سے کوئی فائدہ ہو وہ آپ کہ دوست ہیں اور جیسے ضرورت ختم وہ آپ کے ا آپ کو پہچانتے بھی نہیں یہ دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے
تمہارے غصہ اور تم دکھ بالکل بجا ہے آج کل دنیا پرست اتنی بڑی بڑھ گئی ہے کہ رشتوں کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے لوگ دوستی کو ایک سستا سا ذریعہ سمجھتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنےکا مگر ایسے رشتے دوست نہیں بلکہ صرف ف سستے
سستے تعلقات ہوتے ہیں ہاں دوستی تو ایک درس گاہ کی طرح ہوتی ہے جہاں ہم اب آپس میں بانٹنا سیکھتے ہیں قر بانی دینا سیکھتے ہیں اگر دوستی میں میں اور تم آ جائے تو وہ دوستی نہیں رہتی دوستی میں تو صرف ہم ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے جذبہ بےلوز ہونا ضروری ہے
بالکل صحیح کہا تم نے ہمارے دین اور تاریخ میں بھی دوستی کی عظیم مث الیں ملتی ہے حضرت محمد مصطفی اور حضرت ابوبکرصدیقی کی دوستی کو ہی دیکھ لو انہوں نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا وہ دوستی کا اعلی ترین
تین معیار ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے سبحان اللہ تم نے کتنی اعلی مثال دی ہے اس دوستی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوست کے لیے اپنی جان اور مال قربان ں کر دینا بھی پڑے تو ا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب دوستی میں ایسی پاکیزگی اور مخلصانہ جذ بہ شامل ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے
بے شک مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا دوست آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ راستے سے بٹکنے لگے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ ٹا ہے اور آپ کو سیدھی راہ پر ل لیتا ہے جو دوست آپ کو برائی کی طرف لے جائے وہ دراصل آپ کا دوست نہیں بلکہ دشمن من ہوتا ہے
کہ تم نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے سچا دوست آئنیہ ہوتا ہے وہ آپ کی خامیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم انہیں ٹھیک کر سکو نہ کہ پیٹھ پیچھے تمہاری برائی کرے جو آپ کی غلط بات پر بھی تالی بجائے وہ دوست ہرگز نہیں ہو سکتا
ہاں آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا دوست کا کام ہی یہی ہے کہ وہ محبت سے آپ کو آپ کی غلطیوں کا احساس دلائے اگر آج میں کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہوں تو یہ تمہارا حق ہے کہ تم مجھے روکو چاہے اس وقت مجھے ب برا ہی کیوں نہ لگے کیونکہ بعد میں وہ ہھی میرے لیے بہتر ہوگا
میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ تمہارے لیے ایک ایسا اچھا آئینہ بنوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم میری باتوں کا برا نہیں مانتی دوستی میں تھوڑا سا حق جات انا اور تھوڑی سی ناراضگی بھی تو ضروری ہوتی ہے نا اگر ا لڑائی جھگڑے نہ ہووں تو دوستی کا مزہ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے
ہاں یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا وہ لڑائی کے بعد جو منانے کا لطف ہو تا ہے وہ دوستی کا مزید مضبوط بناتا ہے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے تھے اور پھر پانچ منٹ بعد ہی ایک دوسرے کو
سب بھول کر گلے لگا لیتی ہے وہ بچپن کے دن بھی کیا دن تھے اسکول کی وہ باتیں لنچ بانٹ کر کھانا ایک دوسرے کی ہوم ورک میں مدد کرنا اس وقت دوست میں کوئی دنیاداری نہیں تھی بس ایک معصوم سہ رشتہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا گیا
وقت بدل گیا ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے لیکن ہماری دوست آج بھی وہی ہے مجھے فخر ہے کہ ہماری دوستی نے وقت کا ہر ام امتحان کو پار کیا ہیں اکثر لوگ بڑے ہو کر بچپن کے دوستوں کو بھول جاتے ہیں مگر ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے اس رشتے کو سینچا ہے رشتے پودے کی طرح ہوتے ہیں انہیں روز محبت اور توجہ کا پانی دینا پڑتا ہے اگر ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں یا ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سے بے خبر ہو جائیں تو یہ رشتہ بھی مرجھا جائے گا
بالکل سچ کہا تم نے توجہ اور وقت ہی تو وہ سرمایہ ہے جو ہمیں اپنے دوست کے دے سکتا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن میرے مما ہے کہ میرا ماننا ہے کہ ا اگر دل میں چاہت ہو تو وقت خود بخود نکل آتا ہے دوست تی کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے
ہاں اور دوستی صرف خوشی کے موقع اپر ساتھ کھاڑا کھڑے رہنے کا نام نہیں ہے ساتھ بیٹھنا اس کی بات سننا اور اس کو یہ احساس دلانا کہ میں ہوں نا یہی دوستی کی اصلی اہمیت ہے
میں ہوں نا یہ تین لفظ کسی بھی پریشان انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دوا بن سکتی ہے جب دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو اور آپ کو دوست آپ کو پیچھے ایک چٹن کی طرح کھڑا ہو تو آپ دنیا کے ہر مشکل سے لڑ سکتے ہیں انسان کو حوصلہ دگنا ہو جاتا ہے
بالکل صحیح ایک اور بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی ہمیں صبر سکھاتی ہے کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا ہر ایک میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اس کی خامیاں بھی قبول کرتے ہیں اور اس کو اس کے ہر روپ میں پسند کرتے ہیں
یہ بات تم نے بہت گہری کی ہے قبولیت ہی دوستی کی بنیاد ہے اگر ہم دوست کو ب بدلنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ دوستی نہیں رہتی بلکہ ایک پابندی بن جاتی ہے دوست کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جیسے ہے آپ کے ساتھ ویسا ہی رہے ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو بھول کر اچھا پر توجہ دیتے ہیں
اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کی برائیوں کو بڑھنے دیں جیسا ہم نے پہلی بات کی ہم محبت سے اس کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اس پر اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتے دوستی میں برابری ہوتی ہے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا دونوں کا رتبہ برابر ہوتا ہے
اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کی برائیوں کو بڑھنے دیں جیسے کہ ہم نے پہلے ہاں دوستی میں کوئی حکم چلانے والا نہیں ہوتا یہ ایک آزاد رشتہ ہے جہاں دونوں دوستوں کی کرائے کی برابر عزت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہے تو دوستی کی عمر لمبی ہو جاتی تی ہے عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو
تم سے بات کر کے اچھا لگا پھر بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ